ہلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اوررے کیسی ہیں آپ
اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ تو
کتنے دن بعد آپ کو کہاں بزی تیں
میں تو یہی تھی گھر پر ہی بس تھوڑا ایسے ہی عید وغیرہ کے کاموں میں
اچھا
جی
اب کیا کر رہی تھیں تو
اب میں جو برابر میں سے بچے آئے تھے چھوٹے چھوٹے ان کو ہرڈم وقت دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہی دیدی ہمیں سمج میں نہیں آ رہا آپ بتا دیے ہمیں کیسے ہوگا اتنا سارا ہارڈم وغ دیرا بچارے ب
او ہو ارے وہی ہے چھٹی ہے
سے
اور چھٹیاں تو بچوں کی ساری ایسی اور ایسی ماں باپ بچارے لگے رہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے چاہ گیا
ہاں مطلب ایسے ہیں فورتھ میں ففت میں سے ہیں
ساچھ
اب وہ ہالیڈے ہوم ورک اتنی ساری فائلس
ہ ارے بہت یہ تو بہت ہی ہاں ا دے دیتے کہ چارٹ بناؤ اس پ یہ بناؤ اس پہ وہ بناؤ
اس سے بچے کہاں سے ماڈل بنا رہ لیں گے یہ پروجیکٹ بنا اور سولر سسٹم میں بناؤ یوں بناؤ اور بچاروں کی چھٹیاں اس پریشانی میں نکل جاتی ہیں ہیلو ہلو ہیلو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہیلو
مے ک
آپ کی آواز ہی نہیں آئی کچھ بھی آپ نے آپ کی آواز ہی نہیں آئی
میری آپ آپ کی تو رہی ہے
اچھا آپ کی نہیں آ رہی
ہلو اچھا اچھا تو اسی میں رہتی تھی ج اسی میں لگے کہتے تھے لیا اب نامبب اچھا آپ کت تو آ رہی ہے ادھر کروں ابھائی بہت پریشان رہتی تھی سارا سارا دن اچھا اچھا
جی ہاں یہی نا انے سارے چارٹس یہ بناؤ ماڈل لے کر آؤ
اب تو ایک مہینہ بھی نہیں ہے اسکول
جی اب پھر انہیں الگ سے رائٹنگ دو یاد کر کے لے کر آؤ یہ پروجیکٹ الگ ہ اب وہ بچارے پریشان ہو رہے تھے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا کون بنائے گا کیا کیا سامان آئے گا ایک ایک سبجیکٹ میں تو سارا وقت دے رکھا ہے اور آپ بتائیے سف خاریت تس کے گھر پر
ہوں سب ٹھیک ہے بس کھانا ہی بنا رہی تھی آپ کی کال آ گئی کھانا بھی ہاں تو میں نے ریسیو کر لی منے کا کھانا بھی بنتا رہے گا اور بتائیے وہ کیا کر رہے ہیں آپ
کیا بنا رہی ہیں
کیا ہو گا
بس ایسے ہی کوئی کچن میں کام کر رہا ہے
اچھا
م میں بھی بس کام کر کے اب بیٹھی تھی تو تو بچے آ گئے تو پھر
تو ہاں آ کہ پھر دوپہروں آئے گی صبح صبح میں
ہوں ہ جی ج صاف صفائی کا کام تو یہ ہے صبح ہی کرنا پڑتا ہے کوئی آ جائے مہمان
ہاں میں یہی رہتا ارے سارا دن پتا نہیں رہتا
کہاں ا کے سارے کام ہو جاتے ہیں بس ریزرو
اسدہ ہو جات کام مل جاتا پھر کوئی اتنا پھیلاوا ہو جاتا
ہوں صبح میں تو جیسے رات کو بھی تو صبح میں اتنا پھیلا ہوا یہی کپڑ کڑے وہاں یہ چیز وہاں سب جگہوں بنی پڑتی ہے
بالکل اور اب کیا کریں گی بچوں کو چللا ہوگا ابھی تو کام بچوں کا ہی کرا رہی ہوں گی اوہ اور ای جلدی کوئی نپٹے گا
ہ نہیں میں انہیں سمجا دوں گی بس میں نے کہا چلو تھوڑا سا سمجھا دوں گی اتنا کر لیں گے پھر تھوڑا اور سمجا دوں گی جب ان کا ہو جائے گا پھر اور کر لیں گے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہ اب بچارے بچے ایک دم سے کیا سمھ لیں گے وہ
ہاں وہ بھی نہیں کر پائیں گے ایک دم سے تو
اب چارٹ واٹ ہے وہ تو ان کے پیرنٹس ہی بنائیں گے یا کہیں باہر سے بنوائیں گے اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیسٹ بھی ہے اسکول کھلتے ہی اس کی بھی تیاری کرنی ہے ہمیں
ہوں
کہرے ہم تو کہیں گھومنے بھی نہیں جا رہے ہیں اتنا سارا ہوڈاومورگ ہے ممی کہہ رہی ہیں پہلس سارا اا کمپلیٹ کرو پھر لےا ہ گ
ہوں صحی بات ہے کہ پھر رہ جائے گا تو رہ جائے گا نہیں ان چھٹیوں میں ان چھٹیوں میں تو دینا ہی نہیں چاہیے
ہاں بس یہ جی بس ایسے دے د د سر رائٹنگ دے دیں دے رہ میتھ میں کچھ س وغیرہ دے دیں یاد کرنے کے لیے دے دیں پروجیکٹ ہو چار وغیرہ تو بہت ٹف پڑتے ہیں ہم جس کو بچارے کو نہیں آتا
نہیں آتا
ہ مجھے تو ڈرائنگ بالکل کول نہیں آتی
او تو اور زیادہ ہم ڈرائنگ مجھے بھی نہیں آتی
ہ میں تو اپنے چارٹ کسی اور سے بنواتی تھی کچھ بھی ڈرائنگ کور کتا تھا کسی اور کو ہی دیتی تھی ہاں
آٹو کا کیا بنائیں گے
تو زیرو آ دوم
اور ادھر آپ کی موسم کیسا ہے
موسم ٹھیک ہے اتنی گرمی نہیں ہے زیادہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہے
اچھاچ اچھا
ابھی دھوپ نکل رہی ہے باہار تو ہوگی گرمی لیکن گھر میں ابھی تو فی الحال تو نہیں ہے
اچھا اچھا اچھا
کیا بارش ہو جائے ایک آدھ دن میں
ہوں ہاں ایسا ہو تو ہو رہا ہے کچھ
ہ ابھی تین چار دن پہلے بھی یہاں پہ بہت بارش طوفان آیا تھا بہت زیادہ واہ
اچھا
جی
ہاں آئے رہا ہے پتا نہیں کیسا موسم کا کیسی چینجنگ ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی
اب یہ کچھ کچھ دن بعد مانسون بھی لگی جائے گا بارش
ہوں جون میں تو شروعات ہو ہی جاتی ہے جون کا تو ایسا آ کہ شروعات ہوئی جاتی ہے اب جون میں
آپ بھی نہیں آئی بہت دن سے
اوررے کہاں بس کچھ نہ کچھ کام سوچتی تو ہوں کہ چلیں گے چلیں گے
جی
اب میں میں اور میری بیٹی بھی کہہ رہے تھے ایک جگہ جانے کے لیے پھر جااں ا نے وہاں پر فون کیا تو پتہ لگا وہ ان لوگوں کی بھی کئی دعوت ہے
ہاں ایسے ہو جاتا ہے
پھر کینسل کر دیا ابھی ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے ہوں کسی کو کہیں جانا ہے
ج جی پرییا کال کر لو ذدا صحی رہتا ہے جاؤ بھی پتا چلے
ہاں اس لیے ہم نے فون کر لیا میں نے اس لیے پت لگ توزار اچھا ہی ہوگا
ہ اپنا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کیا ٹائم ویسے نہیں آج کل لو
ہوں اب دیکھیں گے آج فون کر کے اگر وہ لوگ فری ہوئے تو دیکھیں گے جائیں گے کہ ب یہ نہیں تو پھر اور گرمی آ گیا تو اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے نا گرمی ج گرمی اور ہوتی جا رہی ہے زیادہ ابھی تو موسم پھر بھی ٹھیک ہے ابھی تو پھر بھی موسم ٹھیک ہے
توٹائئے ہوں گے اب چٹی
ہاں وہ تو آئے بھی ہی ہےب وہ تو جوڑائی میں جائیں گے ہ م چاہ جو کررمی ہے
ہاں صحیح بات ہے ہاسٹل میں تو یہ ہوتا ہے پنکھا ہی ہوتا ہے بس
پنکھا ہی ہوتا ہے یہ اچھا وہاں بش نہیں مل جا بارش اچھا اگر بارش ہو گئی
ہاں د موسم ہاں ٹھیک دینے لگتا ہے جی جی صحیح دینے لگتا ہے
ج ہ تو اب تو اچھا ہو جاتا ہاں دل تو لگ جاتا سب بچے ہوتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں پھر یہ ہے وہاں پہ تو اپنے شروف اتنے ہو جاتے ہیں آئے اسکول سے آئے ا ننے کپڑے بدلے
ہاں پھر یہ سب کام تو وہاں پہ ہاسٹل لائف میں ایسا ہوتا
ہاں خود ہی کرنا پڑتا ہے تو سب اسی لیے سب کچھ
پانی پینا ہے تو خود ہی لے کے
ہاں ا دے تو بالکل سب
بچے کو تھوڑی عادت بھی ہو جاتی لیکن اپنے کام کرنے کی یہ بھی ہے گھر سے
ہاں یہ تو ہے ہی نہیں تو گھر پہ تو لاپرواہی ہوں ہاں بالکل اب ایک مہینہ ہے یہ ی ہی پتا بھی نہیں لگے گا یہ والا دیکھ لینا ی ہی چلا جائے گا
ہاں
مئی کی اب جون تو
ایسے نکل جائے گا جی آج آج بھی تین جون ہو گئی
تین ہو گئی اور ایک مہینہ تو یہ پتہ ہی نہیں لگیا کہاں کو چلا گیا
یہ پیکنگ بھی ہو
ہاں اور سارے سب سامان نکلے آیا پھر انیں پیک کرنا
ہوں
ہیلو
ہاں ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کی
جی جی
ہ میں نے کہ ج ن کچھ کام کرنے لے گی
ہوں اچھا نہیں نہیں اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بس تب روٹی بنائیں گے ہاں یہ ب بچوں کو جلدی کہنے ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو جلدی سے بنا ل روٹی
اچھا ہاں پھر نماز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے ہ
اب بن جائےیں اور کبھی کوئی آ بھی جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاؤ کوئی آ گیا اپنے کام سے ا یہ تو کہتے نہیں نہیں آرام سے کرو ارے کوئی آ گیا پھر اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے اوکے جی تو پتا ہ کوئی آ گیا تو اچھا لگتا آ گئی کام میں لے گ م آ کام چوڑو بالک
ہاں جڑا جاتا ہے پھر
یک ہاں تو یہ بھی باہر گئے میں کچھ کام ہے تو باہر ہ
اچھا اچھا چلیے تو کر لیا اپ بھی کام
ناں چلیے تو آئیے آپ آئیے ہاں ہاں ہے
ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ کیا ہو گیا کیا ہو گیا